میں کتنا ٹاسک ہوا
تین ہوا ہے چوتھا ہے
ہاں میرے بھی تین ہوئے اب میرا چوتھا ہوئے گا تم کو بھی لگاؤں گی تو چوتھا میرا بھی ہوئے گا ابھی لائن سے چل رہے تو
ابھی ہاں وہ میرا ایک ڈبل ہو گیا نا
ہاں چلو کوئی نہیں اپنے کو ٹینشن کیا ہے ڈبل بھی ہوئے گا تو اپنے کو بات کرنا سنگل بھی ہوئے گا تو بات کرنا
کاپی کی اتنے کہ کون سہ بھی نہیں
اپنے ٹاپک ختم ہی نہیں ہوتے ابھی تھوڑے دیر کے بعد اتروں گی ابھی یہ کال کریں گے نا ابھی ایک کال کر کے اتروں گی ہاں ایک میں پانچ ہو جائے گا نا
ہاں
اترتی مٹکی کو بھیجو اسکول نہیں بھیجو گے نا تھوڑا جاتی ہووں وہاں سے جا کے مست ناشتہ لے کے آتی ہوں
ا اچھا اچھا آج میرے جو درگاہ جانے کا ہے اج میں کو درگاہ جانے کا ہے
اگر تم مجھ سے جاتے نا رکشے وکشے د تو میں بھی آ جاتی کیا پتا کڑا وڑا جس پوچھتی بھائی کو کہ آج میں بھی آؤں کیا
ملے گا تیر کو ابھی نہیں ملے گا
ارے تو جمعرات جا کے دو ہی دن ہوا نا جمعرات کے بعد دو دن ہے تو چھ سات دن تو رہتے
ارے ابھی تو عرس کے بعد پہنے کی لے گی نہ تو چھ مہینہ رہے گا کڑا لایا کیا کڑا اس نے
ہے بول رہے تھے وہی بولی اگر تم ویسے جاتے تو میں بھی پوچھ کے آ جاتی تھی کڑا دال نہیں کہیںے تم لوگ تو بائک سے جاؤ گے للا مجنوں
ہاں ری گان سے چاہیے
جی
گاڑی بھی ج گ سو روپے کے پیٹرول میں جا
پیٹرول میں جا کے آتی ہ ن وہ بھی
ا پک ر بھی
ہ اور وکس ہو جائیں گے تو ایک سائڈ کا ایک سو چالیس پڑ گیا تھا اور ادھر جا کے بھی آئیں گے تو پیسہ پیٹرول بچے لے ہی دے گا گاڑی میں نہیں کیا نہیں
چلا رہتا نا
سو روپے کے پیٹرول میں چالیس کلو کتنا کلو میٹر چلتا ہے چالیس
ہم ہملہ کا پچاس پچپن کا ہو
ہاں ہاں
ہم لوگ کی گاڑی کا ایوریج اچھا ہے ابھی تک ابھی تو ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے
ہاں
اس کے باپ کیا سوچ رہے تھے یہ گاڑی نہا گاڑی نکالو دوسری
دو مہینےمیں ہم لو بھی چلیں گے ابا بول رہے تیرے نام پہ نکال تمہارے نام پہ نکال لو
سننا ہم لوگ ہیں نا ھممم
بول رہے کہ تیرے نام تو نکل تو اس نے تیس چالیس بھرنا پڑے گا برگ مین اب اس کو برگ مین چاہیے ندوی کو تو ابا بولتے ہیں وہی دلاتے ہو جان دے
ھمم
دے گا نا پھر یہ روز کا بولا ہے سات سو روپیہ ڈیلیوری میں اس کو لگا دیں گے تو
ہاں
تو یہ روج کا دے دے گا تلا ولا کے حساب سے اور میرے بھائی کو انگلش آتی ایڈریس وڈریس پڑھ کے پہنچ جائے گا
ھممم فون میں لوکیشن ڈلگے تو
ہاں اور اس کو کیسا ہے میرے چھوٹے بھائی کو یہ کام اس کو ایسا نا اپنا خود کا جیسا کام رہتا ہیں نا اپنی مرضی کا کام کوئی اوپر نہیں بولنے والا ویسا کام دل سے کرتا ہے ھممم تو وہ کام
ارے پانچ ہزار بھر کے بھی بھر میں نکلے گی تم لوگ سائ پانچ ہزار بھر کے
پر تو تھوڑا زائدہ بھرینگا گے ڈپوزٹ تو ای ایم آئی کم کا بیٹھتا ہےا تین چار ہزار کا
کم کا بیٹھے گا کیا چار سال کا کرانے کا نا
اہمم آہو اتنا نہیں کھینچنےگے بھائی ابھی یہ لوگ اگر ہم لوگ سمجھو بیس تیس ہزار بھریں گے تو تین ہی سال کا ہوگا
تو میرے بیٹے کا سولہ ساڑھے سولہ ہزار بھری میں نے
تمہاری کتنے کی کتنے کی بائک ہے کتنے لاکھ کی ہے
ون ففٹی ایٹ کی بائک ہے
ون ففٹی ایٹ کی
ہاں
ہاں تو برگ مین کتنے کی پڑے گی معلوم یہ ہماں پہ ایک اسی کی پڑے گی ہم لوگ کو
معلوم نہیں ایک ساٹ کی پکڑ دو ہزار چھوڑو ون فف ففٹ ایڈ بولا ایک ساٹ پکڑ
نہا ایک اسی کی پڑے گی
تو ہم لوگ کو پیاز پتا جا معلوم ہے فورٹی ٹو بیاج جا رہا ہے دو لاکھ دو ہزار کی گاڑی بیٹھ رہی ہے وہ ای فون نا لون کتنے سال کا معلوم ہے اڑائی سال کا تیس مہینے کا
ہاں تو اڑائی سال کا کام ہے نہ اور کتنے کا لون آتا ہے چھ ہزار کا
چھ پانچ ہزار نو سو چالیس کا لون آ
تو وہ چھ ہی نہ پکڑو سٹھ روپئے کم
ساڈے سولہ ہزار ڈاؤن پیمنٹ بے
ہ وہی بیس تیس ہزار ہم لوگ بنینگے
پانچ ہزار بھر رہے تھے نا تو چار سال کا لون آ رہا تھا تو میرے بھائی اس کو بولی تو اس نے بولا اس کو کچھ کم ہفتہ کم کرنے ڈاؤن پیمنٹ بڑھانے کتنا لگے گا تو پھر ان لوگوں نے دوسرا کوٹیشن دی ہے ساڑھے سولہ ہزار بھرو ساڑھے سولہ ہزار بھرو اور گاڑی تم کو مل جائے گی اور تیس مہینے کا لون ہوئے گا تیس مہین اڑھائی سال دو سال کا چوبیس مہیین اور چھ چھ مہینہ وہ تو تیس مہینے کا ہو گیا کتتا گیا یاد بھی نہیں ہے میرے کو ابھی تک لیکن ہاں ک لوس کا میسج آ جاتا ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا ہے
اتنا ہے وہ ندی جمائے گا میرا بھائی اتنا ہے
ہوں
اس کو اتنی اچھا ہے کمانے کی جمانے کی منڈی جا کے بتاؤ اس اس نے کم سے کم ہے نا چھ سات ہزار روپے جمایا
ا منڈی بھی ابھی دو ہی دن چلتی ہے نا مئی ہفتے میں دو ہی دن
ن چلتی ہے لیکن وہی بتا تاری چھ سات ہزار جما دیا تھا پھر لوگ خرچے بھی بچے کو اٹھائے پھر اس میں سے وہ لوگ کو ادھار دیے تھے دے دے گی منگل تک اس نے ایک لون کری علی بھائی دیکھے آتا نہ ڈن کا
کری پھر سے اسنے لونا
وہ موودی والا نہیں کیا بولی تھی جم لوگ لیے تھے دیکو گھر کے ڈپوزٹ کے لیے امی کا کرائی تھی دیکھو نا میں پندرہ ہزار والا
ہاں ار والال بھر رہی ہے برابر س نا ہ بڑاالو ن کائے تھی
کری نا ارے وہ عورت معلوم ہے نا سامان ومنان سب یہ کرے گی گھر میں ایک بھی سامان تو اس کے ہے ہی نہیں صرف ایک فریج ہے وہ بھی نصیب سے اس کی ماں نے جبھی دی تھی
ا چولہ بٹلا ہے تھاھان پ
بس بس ہاں کیا ہے اس کے پاس میرا تو توبھی گھر کا ایک ایک سامان بیچیں یہ تو ایک ایک ای ای آئی نکلے گی
اس کے گھر کا سننا تیری بھابھی کے گھر کا کتنا بھاڑا ہے ادھر
چارو
ا اچھا
فری کا لون میں سے تو کرنے والی ہے ایک مہینے کا ماں دری بولتے ایک مہینے کا انہیں ڈال کے بھرے گی تین مہینے کی لائٹ بل دو ہزار روپیہ
ہاں لیکن خرچیلی بہت ہے آن لائن آرڈر کرنے کا یہ کرنے کا وہ
یہ سب ہے نا میرا دیک کرتی تھی پر دیکو میرے کو نا بہن دو تین جگہ سے آتا تھا اور خود میں بھی کماتی تھی
ہاں
میں منگا کے خرچہ بھی کرتی تھی اور
میں تو بول رہی ہے چل آج کا ایونٹ سن آج کا تیرا آج کا کل کا ایونٹ بھلے ہی کینسل ہو رہا ہے نئی میں لیکن ملے گا نا اپنے میں دو دن کا تو کر
نہیں مطلب ایک بات میں یہ بتا رہی تم کو کہ دیکھو اب یہ ابا دیتے تھے میرا ادمی دیتا تھا تو میں جما کے نہ کر دیتی تھی برابر
ہاں
اب اور میرا جو کماتی تھی اس میں مجھے کھؤ پیو کھدڑو جیسا اڑاؤ تیرے کو وہاں سے اتنا انکم نہیں ہے تو دنیا کا تم لوگ لون لیے قرضے لیے اب میرے کو بولے دیکھو میرے باپ نے مجھے دو لاکھ دیا اس کی ماں بولتےہے ہائی وے پہ گھر دلائگی نا تو اس کی ماں کو پندرہ سو سو ہزار روپئے بھاڈا دنے کا بولتے تو ویسا ہے پگڑی کے گھر کا کیا مطلب ہے میرا باپ دیک کو ای وی کے لیے جو دیا دو لاکھ لون کون بھرے گا ابا بھریں گے
ہاں
برابر لون اس کا دس ہزار رہتا ابا بھرتے ہیں
ہاں اچھا اسکا لون کم آتا تیرے کو اس کا لون تیرے کو کم آتا زیادہ نہیں بیاج اس میں
ارے اججیون اس لیے تو پروٹتا ہے بھابھی اس میں نا بیاج بہت کم ہے
مہینے کا ہے جیون ہم لوگ کا کھلے گا ہی نہیں ادھر پہچاؤنٹ
کدر
اجیون میں ہم لوگ بلیک لسٹ ہے نا ہاں
اجیون سے بھی وہ
جیون سے نہیں ہے بندھن سے
بندھن سے ہونا ٹرایی کر کے دیکھ کھنے کا تھا بلیک لسٹ کا کسی میں تو نہیں بول دینے کا
ارے ان لوگ سیول چیک کرتے نا اس میں آ جاتا ہے اپنے آپ
ہاں تو آئے گا تو تبھی بولنے کا بولنے کا سر ایسا ایسا ہے نا ایک کو دلائی تھی لے کے بھگ گئے
لوک ڈاؤن
ہاں تو لوک ڈاؤن کا ہے وہی تو تو پھر تم اس میں ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو اکاؤنٹ کھولو اس میں سنو نا اکاؤنٹ کھولو اس میں ٹرانزیکشن کرو
ہاں
لوگ لون کے لیے خود ہی آفر کریں گے تم کو
سننا میرا کتنا معلوم ہے تین بینک سے بلیک لسٹ
تو ایک کام کرنا نا بھائی کا کھولو بھائی کا بسسنسس بھی ہے تو پھر تم کو کسی کو کمیشن بھی نہیں دینا پڑے گا خود ہی لون کے لیے جا کے اپ اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ بھائی کا ٹرانزیکشن اتنا ہوتا ہے بروڈا کا تم کو کچھ فائدہ نہیں ہے دیکھو بڑوڑا
بڑوودہ میں کج فائدہ نہیں
اب ادھر کیس ادھر تمہارا وہی ٹانزیکشن اگر بھائی کا ادھر ہوئے گا نا
ہاں
کام کا کیا ڈیلی کا اتنا پیسہ کریڈٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو لون کے لیے نا خود ہی وہ لوگ کال کرتے آفر کرتے اور بھائی کا ادھر سے بھی سیویل بن گیا ہے نہیں ابھی بھائی کا کیسا بجاج وجاج ادھر سے بھی ہوتا ہے تو سیویل بن گیا ہے آج ہا کزن
میں کروں تم کرے